خزا
ہاں میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
آج کیسا چل رہا ہے
آج تو بڑھیا سب چل رہا ہے آج تو یہاں پہ ہمارے گاؤں میں تھوڑا بارش چل رہی ہے
اچھا ٹھیک ہے آج کیا تمہارا نام کیا ہے
میرا نام ہے زید
ٹھیک ہے اچھا نام ہے
ہاں زیر تو بہت ہی اچھا نام ہے میں میں میں کالج جاتا ہوں کالج ہی
کس کلاس میں
ہ مجھے ففتھ ایئر ہے کالج میں
یس اچھی بات ہے
ہاں
آپ کے گل کون کون ہے
میرے گھر میں میرا پاپا ہے اور میری بہن اور ما میری ممی اور میں ہم بچہ فیملی ممبرس ہیں
ہاں ہاں بہت اچھے آج ن اچھی کم ہی لوگ اچھے ہوتے ہیں
ہاں آج چھوٹی چھوٹی فیملی ہونی چاہیے
ہاں ہاں ہاں وہ تو صحی ہے اور بتاؤ
بس اللہ تعالی کا شکر ہے ابھی میں نماز پڑھنے گیا تھا
ہاں ہاں ہاں
وہیں سے آ رہا ہ
اچھا نماز پڑھنی چاہیے
ہاں نماز تو پڑھنی چاہیے آپ پڑھتی ہوگ فضا
ہاں ہاں میں پڑھتی ہوں ہر دن
ہمیشہ
ہاں ہاں ہمیشہ برتی ہوں
اچھی بات ہے
تمہاری پاپا کا نام کیا ہے
میرے پاپا کا نام فیاض احمد ہے
یس بہت اچھا نام آپ کی ماں کا
ماکہ نام ہیں زینب
بہ میں کوئی
بہن بھی ہے نا ایک
ہاں ہاں
اس بہن کا نام ہے ارتزا
کس کلاس میں پڑھتی ہے
وہ سیونتھ میں پڑھتی ہے
اچھا
ہاں اچھا ہے اور آپ کا آپ کیا کرتی ہو
میں بیٹھی ہوئی تھی پڑھائی کر رہی تھی ایگزام ہے نا میرا اس لیے
کب ہے آپ کا اگزام
امنڈ کوو
منڈے کو ہے آپ کا ایگزام اچھا ٹھیک ھھ
اور سناؤ
دیا کوئی پیپر یا پہلا ہی پیپر ہے
پہلا ہی پیپر ہے کبھی دیا نہیں ہے ہاں ہاں پہلا ہی پیپر ہے
اچھیی بات ہے
ہاں
اور
بس ٹھیک
اور کیا چلاا
کس نہیں اور تم سناؤ
بس آپ کا دعا ہونا چاہیے
میں تو کرتی ہوں
ہمیشہ کرنا میرے لیے دعا مجھے دعا کی ضرورت ہے
کوئی بات نہیں کروں گی
اچھ
تم نے کون سی نکلنا
میرے ہیں آؤٹ ساٹس
ہاں
آپ کا کیا ہے
ہاں
آپ کا کیا اسٹریم ہے آپ کیا کیا سبجیکٹ کیا ہے؟
ابھی میں نے یہ نہیں رٹا ہے
آپ کا میڈیکل ہے
ا
ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے گڑ گھر میں
وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں عید کے دن وہاں اتنی جملنگ ہوتی ہے اتنی جملنگ ہوتی ہے کہفھر کیا بتاؤ میں تمہیں
وہاں پہ پارک ہوتے ہیں
ہاں بہت اچھی ہے پارک وہ وہاں عید کے دن سب جاتے ہیں
تو اچھی بات ہے اور سناؤ
بس ٹھیک تم نے یہ نہیں بتایا تم کہاں رہتے ہو
میں رہتا ہوں نا حیدر پورہ آئی ہوک خے پڑا جب آؤ گی نا تو آناا ہے میرا گھر بھی ہے ن
ہاں
اور
کھ نہیں اور تم سناؤ بس ٹھیک اللہ کا دعا ہونا چاہیے
ہاں ہمیشہ ہونا چاہیے میں آپ کو ہمیشہ دعا کرتا ہوں دعا میں یاد رکھتا ہوں
ہاں ضرور رکھنا
ہاں اچھا مجھے بولو آپ کا پاپا کیا کام کرتا ہے اپ کا پاپا جو ہے نا وہ کیا کام کرتا ہے
وہ ایسا ہی موت ہے
ایکس میں
ہاں ہاں ہاں وہ ہو
پھر تو آپ لوگ امیر ہو اور سنا
بس ٹھیک پ کیا
آپ کچھ بتاؤ آپ کچھ بتاؤ
ہ
میں نے بولا آپ کچھ بتاؤ
میں کیا آپ بتاؤں
جو بھی آپ کو یاد ہے
سناؤ تم
اچھا مجھے ایک بار بولو آپ نہاتے ہو
کیا
آپ نہانے جاہے ہو
ہاں ہاں
ج کہیں پہ دریا
ہاں ہاں
اچھا وہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں نہ ہانی
ہاں ہاں وہاں لڑکی نہیں ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگ مت بولتے ہیں ان کو کچھ آپ کیوں نہ آتے ہو
نہیں
اچھا ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے
بس سب کچھ ٹھیک چ رہا
سب کچھ ٹھیک ہے
ہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے
ٹھیک ہونا چاہیے اللہ تعالی کا شکر ہونا جب اللہ تعالی کا شکر کریں گے نا
ہاں
تب سب ٹھیک ہو جائے گا
ہاں ہاں وہ تو صحیح بات ہے
ہ اچھا آپ کا جو نانی حال ہے وہ کہاں پہ
وہ حیدرباغ میں
حیدرباع
ہاں ہاں ہاں
ہو کبھی نانی حال
ہاں ہاں
آپ کا کون کون ہے وہاں پہ
میرا نانو ہے میری نانی ہے میرا ماموں ایک ہے وہاں ماموں ہے مامی ہے بہت سارے ہیں
اچھا کتنی کب گئی بار کب گئی ہو وہاں پہ
ہاں
لاسٹ بار کب گئی ہو وہاں بھیہ
بہت زیادہ ٹائم ہوا
اچھا ٹھیک ہے اور سنا
بس کچھ نہیں
بس سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے سب
اچھی بات ہے اور کیا چل رہا ہے
بس ٹھیک تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہیں سب بڑھیا ہیں
بڑھیا ہی ہونا چاہیے
ہاں آپ بھی بڑھیا ہو
ہاں
آپ کی جو کی جو فرنڑ ہیں نا
ہاں ہاں
کبھی اس کے ساتھ کبھی جھگڑتی ہو
نہیں نہیں
نہیں
نہیں میں نے اس کے ساتھ کبھی جگڑا نہیں
طرح بات کرنا چاہیے فرینڈ کو سمجھنا چاہیے تاکہ فرینڈ بھی واپس سمجھ آئے جیسے آپ اچھی طرح کو فرینڈ کو سمجھو گے نا وہ بھی آپ کو اچھی طرح عزت دے گا لیکن اب اگر آپ نے فرنڈکو عزت نہیں دوگی وہ مت دے گا عزت واپس
نہیں
میں نے سچ بولا نا
ہاں سچ تو بولا یہ تو سچ کی بات ہے
دیکو سب سے زیادہ بھروسا کرنا چاہیے اپنے ماں باپ سے
ہاں ہاں ہاں پھر فنڈی لاسٹ میں دو کھاتے تھے
اگر فنڈ بھی دوکا دے گا نا لیکن اپنا ماں باپ کا بھی دھوکا دے گا
نہیں نہیں
ماں تو ماں ہوتی ہیں پاپا تو پاپا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو پسند کریں گے آپ کو ایون کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بھی کریں گے اگر آپ کہیں پہ غلط ہو نا وہ آپ کو ٹھیک بھی کر کریں گے بولیں گے اپنے بیٹا یہاں بیہ ٹھیک غلط کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو سکھائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کیا غلط ہیں کیا نہیں تھی
ہاں
فن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ف فرینڈ پہ بھروسا کام کرنا چاہیے فرینڈ کا بھی بھی دھوکا دیکھ سکتا ہے فرینڈ ک بھی بھی بدل سکتا ہے
اچھا اور ہاں ہاں سمجھ آ رہی ہے یہ ت ت بائی اچھا بائی کوئی نہیں
اچھا پائے اللہ حافظ